السلام علیکم رحمۃ اللہ ورکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بتائیے جناب
اور بتائیے خیریت ہے
اور سب بڑھیا ہے سب کہلے تھ الحمد للہ ماشاء اللہ
اچھا میرا بھی ٹھیک ہے س کرے خدا کا کسی طرح زندگی گزار رہے ہیں
اچھا کہاں پہ ہیں ا آپ
ابھی ہم بینک آئے تھوڑا کام تھا
ہیں
او
کرانے کے لیے بینک آئے ہیں بھائی جان
او پیسہ اٹھانے کے لیے آئے ہچ
پیسہ س ہے بھی
گرامین بینک میں ہے
گرامین بینک تو اس سمے ابھی لنچ بریک ہے نا
چالو ابھی چالو ہو تورن جاسٹ
او ہ ہے بھے نا
ہاں
اچھا ایک گھنٹہ بریک لیتا ہےرے
ہاں ابھی پھر شام میں آنا ہے آرے ایک بڑودا بینک ہے وہاں ہم کو اکاؤنٹ بنوانا ہے ایک تو
شارف ہاں جانتے ہیں
اچھا ابھی کہاں ہے
یہ ادھر ہی بیٹھے ہیں گھر کے پیچھے سائڈ پیڑ کے نیچے
بہت زیادہ آواز ایک دم کٹ کے آ رہا ہے ایک دم ہوا آ رہا ہے ب نا
ہاں پیڑ کے پاس یہ نا تو ہا ب رہا کھلا جگہ ہے
اچھا اور کھانا وانا ہو گیا
کھانا وانا ہو گیا سب اپنا بتائیے کھانا کھا لیا
ہاں کھا لیے کھانا ہم تو تھوڑا ادھر گئے تھے کیا بولتے ابھی ہ یہ سیزن چالو ہو گیا نا کھیتی کا ہاں تو ادھر ہی ٹریکٹر لے کر کے گئے تھے ہل جوتے کے لیے
اچھا آپ کا بھی ٹریکٹر ہے کیا
نہیں وہ گاؤں کا ہے نا تو ادھر چلا رہا تو سوچے چلو آج سے اپنا بھی اسٹارٹ کر دیتے ہیں ہاں ہاں ہاں
اچھا کتنا تو حل جو تا اگر تو گھنٹے کے حساب سے جتنا ہے جو ہوتا ہے نا
ہاں گیارہ سو روپئے بولا ہے وہ
ایک گھنٹے کا ایک گیارہ سو
ہاں
ہاں ہمارے گھر طرف بھی اتنا ہی ہے گیارہ سو رپ بارہ ہاں ہمارے گھر طرف بھی اتنا ہی ہے ریٹ ایک گھنٹہ
اچھا اچھا میرا تو بارہ منٹ میں ہو گیا پورا فیک
کتنا منٹ
اچھا
پندرہ منٹ میں ہو گیا
ہوں ہ ا یہ سٹویر جاں ایکٹی بہر جات ہے اے یہاں جون ایکٹٹی بہر جاتا جو ل تو ل اچھا
کس کے ساتھ گئے ہیں
ہاں اپنا امی کے ساتھ آئے ہیں
اچھا
بار ل جاان بھ ایک دیے ہ چل
ج
ہاں سر بولیے
ہاں کون کون گئے ہیں بینک بول رہے ہیں
ہم اور اپنا امی کے ساتھ آئے ہیں
چاہے پیسہ کس کو اٹھانا ہے آپ کو یا پھر آپ کے امی کو اچھا
اور بتائیے ٹریڈنگ کا آپ کا کیا حال ہے
شیاال ر آئیتی ستارا
اچھا چل رہا ہے کہ نہیں
اچھے چل رہا ہے ہم تو پت ہی نہیں ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی بھی ٹریڈ لیتے ہیں نا چلا پھیلے ہو جاتا ہے
کیسے فیل ہو جاتا ہے اس کا مطلب آپ اسٹریٹجی کو دھیان نہیں دے رہے ہیں
کیا
اسٹریٹیجی پہ دھیان نہیں دے رہے ہوں گے
نہیں دھیان تو دیتے ہیں پت نہیں
کا مطلب آپ جہاں تہاں سے
نہیں نہیں وہی ہم کو بھی لگتا ہے ہاں
میں نے آپ کو پہلے ہی بولا تھا کہ آپ سب سے پہلے سپورٹ اور رسٹینس کو ڈرا کرنا سیکھیے
چ اب کا کریں گے کیا بولتا ہے چیٹ جی پی ٹی سے اور اسی سے پوچھیں گے صاحب ہم آپ
میٹائ آس نا
ہاں
سب سے بیسٹ ہے ون آور چاٹ کا اس کے بعد فور آور چاٹ دیکھیے جتنا بڑا ٹائم فریم آپ دیکھیے گا اتنا آپ کے لیے بیسٹ ہے
اچھا ابھی جائیں گے تو وہی دیکھیں گے پتہ نہیں کیا ہوگا نہیں نہیں آدمی نہیں ہے دو چار آدمی ہے
ابھی تو یہ میا یجنا کا پیسہ بہت آیا ہے نا
ہاں آیا تو ہے ابھی لیڈیز لوگ ہے باہر میں کھڑا ہے شاید وہی اٹھانے کے لیے آیا ہوگا
ہاں اسی لیے تو ہم بینک میں بہت زیادہ بھیڑ رہتا ہے
ہاں
میا میا سمان یوجنا اور یہ کیا بولتا ہے ایک پی ایم کسان والا ہاں پی ایم کسان والا پسا
ہوں
تو آپ کا پی ایم کسان یوجنا ہے کہ نہیں ہے
نہیں ہم بھرائے نہیں آپ کا ہے کہ نہیں اب تو بھرائے ہوں گے نا
ہم تو بہت پہلے بھر آئے تھے لیکن پتا نہیں اس کا کیا ہوا
کبھی اکاؤنٹ چیک کرا
اکاؤنٹ تو چیک کرایا نہیںا پیسہ نہیں آیا ہے ہم کو وہ ڈاکیومینٹس ہی چیک کرانا پڑے گا
آ دیکھو آ گیا ہو تو شاید بائیس ہزار روپیہ آتا ہے اس سال آ رہا ہے سب کا
سب کا بائیس ہزار
ہاں
تو ہم کو بھی بائیس ہزار آنا چاہیے لیکن ہم جانچ ابھی تک نہیں کرائے ہیں
دیکھو ایک بار ٹرائی کر کے آ جائے گا تو آپ بھی لیپ ٹاپ لینا چاہتے تھے لے سکتے
ہاں وہ تو ہو جائے گا
ہاں
میں نے جو اپلائی کرایا تھا نا پی ایم کسانوں اس کا سننے میں آیا کہ ابھی بلاک لیول میں آپ کا وہیں پہ پینڈنگ پڑا ہے
ہوگا صاحب
ہاں وہیں پہ ہے تو ہم کو بلاک لیول پہ ایک بار جانا پڑے گا بلاک بلاک میں آپ کے کوئی رہتا ہے کیا
میرا تو نہیں رہتا کب چلنا ہے
کبھی جائیں گے ٹائم ملے گا تو
نہیں بلاک میں جو رہتا ہے نا اس کا نمبر ہوگا شاید میرے پاس
کیا نام ہے اچھا آپ کا مادھو پور بلاک ہی نا ہے
ہوں ہوں یہ میرا ایک دوست ہے احسان ہاں وہیں دیا تھا ہم کو اس کے پاس بھی ہوگا
تو کال سے بات ہو پائے گا وہ
ہو جائے گا بٹ میں نے نمبر سیو کیا ہے کہ نہیں دیکھنا پڑے گا
اچھا نام کیا ہے کرمچاری کا آپ کو پتا ہے
وہی تو نہیں پتاہ ہے میرا ایک دوست ہے احسان ہاں اسی نے ہم کو دیا تھا اس کا بات ہوتا ہے
اچھا احسان ہےاحسان اس کا گھر جگدیش پور ہے ہے نا
ہاں ہاں ہاں
پڑتا ہے مد کالج میں پہچانتے ہیں ان کو ابھی وہ کیا کر رہا ہے
ہر طرف ہے آئی ٹی آئی کی میں مطلب ہے اور اپنا کیا بولتا ہے اس کو ٹریننگ کر رہا ہے کوئی چیز کا
ہاں ایک دن ان سے بات ہوا تھا ان کو
اچھا
وہ بول رہا تھا کہ ہم ابھی اسکول میں ہے ایف آئی آر کا فارم بھر
ا ا ہاں ایک دن ہم دونوں گئے تھے ایک دن ادھر دارویں طرف بغل کے گاؤں میں
ہاں در ب
ہاں
کیا کرنے کے لیے گئے تھ دارو
وہی ایس آئی آر کا فارم بھرنے کے لیے
ایک فارم کا کتنا لیتا ہے بھرنے کا
شاید بیس روپیہ لے رہا تھا ہاں
کتنا پیج رہتا ہے
ارے ایک ہی پیز رہتا ہے نا میں دس دس روپے لے رہا تھا دس روپیہ مطلب دو پیج رہتا ہے تو ایک پی ایک پیج جمع کر کرنے کا ہوتا ہے ر ایک پیج آپ اپنے پاس رکھنے کے لیے ہوتا ہے اپنے پاس انکوائری کے لیے آئے گا اس سمے
ج تو اچھا ان کا تو اچھا ہے ابھی تو دن بھر اسکول میں ہی رہتا ہے ہم سے بات ہو رہا ہے ان کا
تو
وہیں اسکول میں اس کو رکھا ہے فارم بھرنے کے لیے
ہاں ہوگا سا
آپ داروے کب گئے تھے
ہو گیا دو دن
دو دن کس ٹائم میں گئے تھے
شام کے ٹائم میں گئے تھے لگ بھگ آٹھ بجے ساڑھے سات بجے تک
بائک سے ہو نا
ہ بلیٹ ہے اپنے پاس روائل انفائڈ
ہاں اچھا آپ کیا گاڑی تھا
ہاں ہاں ہاں بتائے تھے نا ہم
ہاں بتائے تھے رویال انینفیلڈ
ہاں آپ بھی تو بولے کہ آپ چاچا آپ کے چاچا لیے ہے نا وہی ل ہےا
ہاں اس دن تو آپ یہ اس کے بارے میں ڈسکس کیے تھے کل
ہاں کل ہی تو تھا نا
ہاں کل ہی شام کو
ہاں
تو آپ کا کام ہوا بینک میں
بس دو پانچ منٹ اور لگے گا شاید
تو فارم بھر رہے ہیں نا
ہاں ہاں بھر دیے فارام جہاں جمع کر رہا ہے
ہاں ابھی لائن لگا ہوگا بینک میں
ہاں
بینک کا یہ سسٹم بہت ہی خراب ہے یہ لنچ کے ٹائم میں بند رہتا ہے نا اسی کا بہت مہیلا اور جینٹس سب کھڑا رہتا ہے باہر میں بیٹھ
سب سب باہر میں بیٹھا ہوا ہے
ہوں اور بارش ہو رہا ہے کیا
نہ بہت کڑک دھوپ ہے ایک دم بارش ہو رہا تھا تھوڑی دیر پہلے
موسم بنایا ہوگا بارش کا
آج تو شاید آئے گا آج تو نائنٹی ایٹ فائیو پرسینٹ مطلب پانی تھا
کتنا پرسینٹ
نائنٹی فائیو پرسینٹ
اچھا مدو پور پرکھنڈ میں نا
ہاں ہم کو لگا آ ہی جائے گا لیکن دیکھ رہے ہیں ایک دم بہت کڑک دھوپ
ہاں ہلکا ہلکا بارش ہو رہا تھا وہی گیارہ ساڑھے ہاں کیا بولے
وہ بول رہے تھے کہ جب ٹریکٹر کھیت میں نہیں ہل رہا تھا تو بہت زیادہ بارش ہو رہا تھا ابھی جیسے ہسیزن چالو ہو گیا تو بارش ہی ایک دم بند کر دیا
ہاں گیارہ ساڑھے گیارہ بجے ادھر بھی بارش ہو رہا تھا
ہا وبی سڑھے گیارہ بارہ بجے بچا تھا نا اس سمے ہم کھیت میں تھے تب د ہو رہا تھا
ہاں تو ٹھیک ہے آپ بینک سے آئیے اس کے بعد چارٹ اوپن کرے ٹریڈنگ کا
ہ ٹھیک ہے ہ وعلیکم اسلام خدا حافظ
خدا حافظ